ہلو ہلو ہلو السلام وعلیکم السلام اور جناب کیا حال ہے
الحمد للہ بھائی جان جناب بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ کی کہتے ہیں
اور بتیں سب کیسے ہیں گھر میں
الحمدلہ بھائی جان سب گھر میںبٹھیک ہے الحمد للہ کھی لیتے ہیں سب سب
اچھا
بتا آ کے گھر میں کیسے سب کے سب
جی اللہ کا شکر ہے دعاپ لوگوں گی
اور ٹیک ہے چیے الحمد للہ ٹھیک ہے آنا چاہیے
جی جی بالکل ابھی فی الحال تو یار فون ہی چلا رہا تھا
ہاں بھائی جان انٹرنیٹ کا جم جمانہ ہے جین جی جنریشن ہے یہی کریں گے
جی جی بالکل بالکل بھائی جان انٹرنیٹ ویسے صحیح بھی ہے دیکھا جائے تو اور برا بھی ہے دونوں ہی فائدے ہیں اس کے یہ زیادہ بچوں کے لیے نقصان بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے خیر ہونے میں تو بہت فائدے بہت کام اس سے آسانی سےو ہو جاتے ہیں پر نقصان بھی دیکھا جائے تو نقصان فائدے سے زیادہ بڑا ہے اس کا
جیھ
اگر اپن گور کریں گ تو
یہ نا جیسے اپن جیسے ا جیسے اپن دیکھتے ہیں اپن انٹرنیٹ کا جیسا یوز کرتے ہیں تو کیا ہے اپن کے لیے تو زیادہ کیا ٹائم کی برباد ہے اپن کے لوگو جنریشن کے لیے اپن فالتو میں جیساب کچھ بھی کہاں اپنی جیسےن دو گنٹے ایک گھنےن دو گھنٹے موبائل چلے ہیں انٹرنیٹ چلاتے ریلس وغیرہ اسٹال کرتے ہیں اس سے اچھا تو اپن کوئی کام سیکھ لیتے ہیں یا کام کر لیتے ہیں گھر کے کام مدد کر دیتے وہ بھیبان کے لیے آسانی ہے دین میں دنیا میں دونوں میں ہی
کام ہو تو ہی اپن کو انٹرنیٹ چلانا چاہیے ویسے فالتو کے لیے اپن کو انٹرنیٹ نہیں چلانا چاہیےیکا جائے تو
بالکل بالکل ہاں یہی ہے نا جیسے آج کل کیا ہو رہا ہے جیسے اپن دیکھ رہے ہیں جنریشن چوٹے بچے ہوتے ہیں کہ بس موبائل میں لگ رہتے ہیں جسے کھانا پینا بھی موبائل کے اندر آ دیکھتے ہوں گے چھٹے بچوں کو اپنے اپن کے پڑوس میں اپنے کے گھر میں بھی بہت سے بچے ہیں ت کو کھانا بھی اپن کے ٹائم پہ نہیں ہےسا اپن کے ٹائم پہ کیا آتا اپ کھولتے فتے کھیلےتے تو بر لیکن اب کے کیا ہے موبائل میں گیم کھیلتے ہیں موبائل میں لگے رہتے ہیں دماغ پورا موبائل ہی کون کا پورا بچوں کا سب کا
جی بالکل بالکل جیسے کہ اپن بھی دیکھتے ہیں آج کل بچے بنا موبائل کے تو کھا ہی نہیں کاتے ہیں کوئی بھی بات ہوئی بس اگر بچہ رو رہا ہے تو تو ماں باپ بھی اس کوے کیاتے موبائل پکڑا دیتے ہیں کہ ہاں بھ بچہ چپ جائے گار موائل دیکتا رہے تو کیا ہے کہ یہ اپن یہ اپن بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں بچوں کو موبائل دیکیں بچوں کو موبائل دو پر اتنا بھی نہ دو کہ وہ آدی ہو جائےیں اس کے جیسے میرے گھر میں بھی ہے ایک دو بچے جو وہ آدی ہو مطلب ان کو کھا جب بھی کائیں گے وہ جب ان کے پا فون ہوگ تو وہ کارٹون چلتا رہے گ اور وہ کھان کانا کھے رہے گوں
ایک طریقے سے زمان میں دما میں ایک لائن گئی ہے ان کے مطلب دب سے موبائل نہیں مل گا تو کھے والا ڈ ڈسپلن نہیں بنے گاا اگر موبائل نہیں دیں گے تو عادت سے ہو وہی ہے تو دال دی کھلنے ڈالی ہے مطلب اپنے گھر والوں نے کھلنے ڈالی ان کی عادت ہے
اپن ہی ڈالنے والے نا بھائی اپ اپنی ہی ڈال سکتے ہیںستوں اب اپنے پہے کیا کرتا تھا بچے تا تھا نے فون پکگڑا دیا ہاں چلو فون دھ کے چپ ہو جائے گا اب وہ اس کی عادت بن چکی ہے اب وہ جیسے روتا ہے اس کو پہنچیے
بالکل بالکل اور کیا ہے اپن کا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا ایک طریقے سے صحیح بھی اس لیے کیوںکہ اپن دیکتے ہیں اپن پہلے کے ٹائم پہ آپ دھتے ہوں گے کہ پہلے ٹائم پہ کیا ہوات تھا اگر پہے کے انسان کو پروابلم ہوتی ت چیزوں میں جیسے اپن کو ک چیز کی جانکاری لین ہوتی تھی اگر اپن کو بیماری ہے تو اپن کو جانکاری لینی ہو چاہی تے کہ کیا پرابلم ہے تو اپن کو بہت زیادہ ڈ تو سے صلاح لینی پڑتی ت جانا پڑتا تھا ان کے پس میں جانا پڑتا تھا ویدوں کے پاس جانا پڑتا تھا لیکن اب کیا ہے اپ ان کے پاس اے آئی کا جمانہ ہے یا فائیو جی کا زمانہ ہے فور جی میں سرچ کرا دو س اندر پتا چل جاتا ہے کہ بھائی جان کیا ب بیماری ہے اب کیا ہو رہا ہے فوٹو کھینچ کے ڈال کر لیتا ہے آسانی بھی بہت ہے اس چیز کی آسانی بھی بہت ہو گئی ہے
دیکھا جائے تو فائدہ بھی بہت ہے اس چیز کا اپن جیسے کہ پہلے ہر چیز کے لیے بازار جاتے تھے ے گرمیوں میں دھوپ میں اب آن لائن شاپنگ بھی آن لائن شاپنگ کا بھی چلن چل گیا ہے جیسے اپن کو گھر بیٹھے ہی چیز منگا لو کپڑے چاہیے اپن کو گھر بیٹھے منگا لو جو بھی مطلب اپنی ضرورت کا سامان ہے جو اپنی دن کا سامان ہے وہ اپن گھر بیٹھے منگا سکتے ہیں پہلے جیسا ہوتا کہ اپن کو بازار جانا پڑتا تھا اپن کو سامان لانا پڑتا تھا اور اپن کو وہی چیز گھر بیٹھے مل رہی ہے وہ بھی اسی دام میں تو اپن گھر بیٹھے منگائیں گے نا اس دام میں تون باہر کیوں جائیں گے
ہاں یہ بھی تو ہے نا لیکن کیا ہے اس چیز کو اپن کم سے کم استعمال کرینا جو ہی صحیح ہے اگر اپن زیادہ استعمال کریں گے نا تو کیا اپ ان کی صحت کے لیے بھی صحی نہیں ہے کیوںک جیسے آپ دیکتے ہوں گے کہ آج کل کیا ہے اپن کی جنریشن میں لوگ باہر کم نکلتے ہیں گھر میں زیادہ رہتے ہیں موبائل چلاتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گ بچوں کو تو جب کلاس وغیرہ میں کئی پڑھتے تو بہت سے تو باتر نکلتی ہی نہیں ہے بس موبائل میں لگے رہتے ہیں صبح سے شام تک ابھی جیسےب آپ دیکھ ہوں گے اب کلاسز اتنے لووںا کلاسز آن لائن کلاسز بہت چتی ٹریڈ جو کچھ آن لائن کلاسز میں لگا ہے لبرین یہ آن لائن کلاسز چل رہ ہے مطلب موبائل میں ایک طریقے سے گھس چکا ہے بندہ اتنا تگڑا اتنا تگڑا ہو گیا ہے مطلب موبائل کے اوپر کہ مطلب ان کو فرق نہیں پڑتا کے سامنے بڑنے کے بندے دوست وغیرہ بھی ہیں ان سے بات چیت بھی کر لیا اپ گھر والوںاتیت کر رہ ہیں وہ موبائل میں لے رہے ہیں انرنیٹ
جی بالکل بالکل بالکل آج کل کیا ہے کہ فیملی ساتھ بیٹھتی بھی ہے تو سب اپنے اپنے موبائل میں ویست رہتی ہے جیسے پاپ اپنا موبائل چل رہے ہیں امی اپنا موبائل چل رہی ہیں اپن خود اپنا موبائل کرا رہے ہیں سھ بھی بیٹھتے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ اس کے بیچ میں موبائل آ جاتا ہے پہلے کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے اب گھر والوں کے ساتھ بھی دوستوں کے ساتھ بھی ایسی مذاق ہوتی تھی باہر کے کھیل کھیلتے تھے اب کیا یہ گیمس کھیلنےتے ہیں اپپ انٹرنیٹ پہ آن لائن کل ہی لیتے ہیں گیمس ماں باپ سے نیچے بات چیت کرتے نہیں اپن پہلے کیا ہے پہل انٹرنیٹ نہیں تھاات تو اپن کیا ہے ما کا س دت بھیٹھا بتااتے تھے تھوڑا ان سے ان کے حال چال پوچتے تھے وہ اپنے ہال چال پوچھتے تھے جو اپن کو بات کرنی ہوتی بات کرتے تھے آج کل کیا ہے کہ سب فیملی والے ساتھ تو بیٹھتے ہیں پر وہ صرف فون کے لیے بیٹھتے اں بائی سب مل کے فون چلا رہے ہیں سب مل کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں
بالکل بالکل کیا ہے کیا بن کے لیے جو یہ انٹرنیٹ ہے نا ایک تو ایجوکشن کے لیے صحیح ہے تو بن کےے جیسے اپنی ایجوکیشن میں پہے پرابلم ہو کرتی تھی پہلےوگرلمام وہا کرتی تھی کہ اپن کو جانا پڑتا تھاے دور دور ابھی کیا ہے آن لائن کلاسز کا ٹائم ہے اور گوگل وغیرہ ہے تو اپن کیا ہے ا ہی فیچر دار اپ کو سب چیز بتا دیتا ہے کہ اپ کو کس طریح کی پڑھائی وغیرہ کرنی چاہیے اس وجہ سے بھی آج کل جو جنریشن ہے وہ اس کے آگے زیادہ چل رہی ہے اس وجہ سے
جی بالکل بالکل اور اپن کو کیا ہے کہ نا تعلیم حاصل کر نے میں بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو آسانی ہوتی ہےن جو بھی چیز پڑھتے ہیں جو علم لینا چاہتے ہیں وہ اپن کو انٹرنیٹ پہ آسانی سے مل جاتا ہے ابھی جیسے دینی تعلیم ہوئی یا پھر دنیا کی تعلیم ہوئی یا اسلامک تعلیم ہوئی کچھ بھی ہو اور قرآن شریف کے بہ سار اب آ چکے ہیں اس اپن پڑھ سکتے ہیں اپن کو اسلام کے بارے میں کوئی بھی جانکاری چاہے بھائی پہلے کیا ہوا تھا کیسا کچھ ہوا تھا کیا جنگیں ہوئیھی ت توب ان کو کیا ان کی جانکاری آن لائن مل جاتی ہیں
ہاں یہ اپن کے لیے بہت آسان ہے جیے اپ ہردی جاننا ہوتا اپ پران وغیرہ کے ترجمہ نکالنا ہوتا ہے ا آسانی ہو گئی ہے اب موبائل کے دوارا انٹرنیٹ کے ٹائم پہ اور یہ ہے نا مطلب ایک طریقے سے نا یہ بری بھی چیز ہے جیسے اپن کے جات مط اس کے اوپر ہاو ہاوی ہوئ گے نا ایک تو کی سحت کی لانی کا رکھ ہے کیونکہ اپن چلتے پھرتے نہیں ہے اپن کچھ بھی کام کرنا ہوتا ہے اپ کو جیسے اپن کو کھانانگانا ہوتا کالج وغیرہ بڑھ ہیں گھر پہ بیٹھے بیٹےمیٹو آڈر کر دیا تو کچھ آپ گھر پہ کھا توحت پہ وہ ف نہیں ہے کہ ات نے بنایا نہیں یہاں سے بنایا نہیں کیسا سامان آیا ہوا انٹرنیٹ کے ٹائم آن لائن میں کہ اسس کی بھی ڈر رہتا ہے
جی پے لے تو اپن کو کیا ہے کہ سامان لینے کے وہ نے اپن بازار بھی گھومے کرتے تھے دوستوں سے ملیا کرتے تھے اب تو اپن کچھ بھی منگوانا ہے وہ گھر پہ آ جاتا ہے تو باہر نکلنا ہی نہیں ہوتا ہے گیمس کھیلنے ہوتے ہیں اپن گیمس آن لائن فری فائر وغیرہ پبجی وغیرہ کھیل لیتے ہیں آج کل کے بچے زیاہر اسی میں ہی لگ گ ہوئے ہیں فری فائر پب جی میں اب باہر کی گیم تو کیا ہے کہ بہت کم بند کر دیا پہلے جب اپ چھوٹے تھے تو اپن کرکٹ فٹ بال بہت سارے گیم ہوتے تھے ہر شام ملتے تھے ہر شام کھیلتے تھے
ہاں
وہی جیسے ہمارے فرینڈ جسے ہم تو بڑے ہو گئے جیسے ہمو کالج میں آ گئےے ہم دیکتے ہیں آج کے بچوں کو جو ہمارے ٹم پہ کیا ہو کرتا تھا جیس ہم فرینڈ تھ سے فرینڈ سرکل تھا جیسے گھر سے دور چل جاتے تھے کسی بلاک وغیرہ میں کسی کے محلے میں جا کے ہم کھیلا کرتے تھے کبڈی وغیرہ کرکٹ وغیرہ ان دوست بلا کرتے تھے سنڈے کے دن دور جایا کرتے تھے کھیلنے کے لیے کیا ایک توک منورنجن ہو جائے کرتا اپن کس کھیلتے کھیلتے ہی
ایک طرح سے وہ کیا ہے کہ اپنا میٹ اپ ہوتا تھا ڈیلی شام کو کہاں بھی شام کو ڈیلی اپن کو ملنا ہے کچھ باتیں کرنی ہے ہنسی مذاق کرنا ہے کھیلنا ہے تو کیا ہے پہلے سے ہی پہلے سےن کو ایکسائٹمنٹ رہتی تھی کہیار اسول سے چھٹی ہو جلدی سے باہ جا کے کرکٹ کلیں گے اہر جا کے فٹ بال کھیلیں گے آج کے بچے یہ ہیں کہ جیسے اسکولس میں چھٹی ہوئی آن لائن گیم کھیلنا ہے پری
ہاں اور ٹائم ٹائم وہ لگا دیتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اپ ان کو گیم کھیلنا ہے آن لائن گیمس کھیلنا ہے اور جا کے جو ج ٹ جاؤ اسپاٹ بناال لو اپنی وہی ہوتا تھا لیکن پہے ٹائم ہوتا تھا اپن کے ہر موسم کے حساب سے اپن کے گیمس ہوتے تھے کبھی کہ آنٹی وغیرہ کھیل ج گا بفور وہ کھیلا کرتے تھے کیا مزے بھی آتے تھے اس ٹائم اپن دور جا کے کھیلتے ہیں اپ کسی بھی بلاک میں جا کے بائے بیٹھے ہیں بہت جد دوستوں سے بات کر رہے ہیں موبائل کا پتا ہی نہیں تھا دس میں میری بات بتاؤوں میں نے دسو تک میرے کو موبائل کو بھی نہیں ملا تھا مجھے موبائل دیکھا نہیں تھا میں نے موبائل کیسا ہو تھا اسکرین ٹ موبائل کی پیڈ موبائل دیکے تھا ہم نے جو کے ائم پہ
جی جی بالکل بالکل صحیح ہوا آپ فون تو اپنے پاس بہت لیٹئے اور آج کل کے بچوں کے پس کیا ہے کہ بچپن میں سے فون آنے لگے ہیں اس عمر میں تو اپن فون کے بارے میں جانتے نہیں تھے کیایار جیسی کوئی چیز ہوتی ہے فون ہوتا بھی ہے اس ٹائم پہ اپنے پاس یہ تھا کہ بس ہاں یار فون وون کچھ صرف ان کو کھیلنا ہے گھومنا ہے مستی کرنی ہے صرف یہ تھا اپنے پاس
ہاں یہی ہے نا جیسے ابھی آ دیکھتے ہوں گے اب انٹر ٹن ٹائم پہ نا ایک تو دھو اب آپ پرانے زمانے میں دھتے ہو گے پراببلم ہو تھی پہل کے ٹمہ جیسےہلے کےٹائہ اپن بزرگ ہو تھے اپن کے دادا وغیرہ ہوتےے جو کیا ہے جو ان کو جیسے بھی کوئی خط وغیرہ پہنچانا ہوتا ہے تو ک سے سات سات دن میں پہنچ ا تو اگر کوئی اپن ج کو پچنی پڑتی ہے اپنے کو پریوار والوں میں دور دور اس کیا ہے اپن پوسٹ آفس میں دیتے تھے کہ سات دن میں پہنچتی تھی پھر دن سے وہاں ریٹرن آتی تھی چودہ دن لگ جاتے تھے کو ایک بات پہنچانے کے لیے ہے نا لن آج کے ٹائم پہ کیا ہے کہ اپ واٹسپ وغیرہ کا جمانا ہے ایک میسج سینڈ کرا ہے دو تین پل میں یا سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے اور سامنے کا ریپلائی بھی جلدی سے آ جاتا ہے
جی بالکل پہلے کیا ہے کہ کچھ بھی اچھی بات ہو یا بری بات ہو کیسی بھی خبر ہو تو اپن کو پہنچانے میں ہی چار پانچ دن لگ جاتے ہیں جب تک تو پورا اپنا جو سسٹم ہے وہی ہو جائے گا آج کل کیا ہے کیا اگر کچھ بھی اچھی خبر ہوتی ہے یا پھر بری خبر ہوتی ہے اپنے گھر میں کوئی بیمار ہے یا کسی کی شادی تو اپن کیا اس کو ہاتھ وھ میسج کر دیتے ہیں جلدی سے خبر پہنچ جاتی ہے یہ ہے
ہاں یہ بھی اپن ایک طریقے سے نا یہ اپن جیسے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں اس کی ایک تو اپن کی برائی بھی ہے اور ایک اچھائی بھی ہے دونوں طریقے کا مسئے ہیں اپن کو کیا ہے اچھا ہی یاد دیکنی چاہیے اور برائی سبن کو بچنا چاہیے انشاء اللہ آپ سے پھر بات ہوگی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
انشاء اللہ انشاءلہ مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا دل کو سکون ملا ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں وعلیکم السلام اللہ حافظ